ہیلو
وعلیکم السلام السلام علیکم
آپ تھیک ہو اچھے سے ہیں
ہاں شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہوں
گر پے سب ٹھیک
شکر ہے اللہ کا آپ کے گھر پے سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک کیا کر رہے تھے
ہمم بس میں پڑھائی کر رہی تھی
میں ابھی سمر ورک لکھ رہی تھی
ہم نے کچھ ہی دن میں سکول جانا ہے نا
محنت کرنی ہے ہے نا
ہاں ہر انسان اب زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہے اسی لیے ہمیں محنت کرنی چاہیے کامیابی کا راز مطلب آج ہم دیکھیں گے کامیابی کیسے ہوتی ہے دیکھو کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے کوئی انجینئر کوئی ٹیچ چر کوئی سائنٹسٹ اور کوئی بزنس مین ہر شخص کہ اپنے خواب اور مقصد ہوتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ کامیابی کا اصل راز کیا ہے کیا کامیابی صرف قسمت سے ملتی ہے یا اس کے لیے محنت بھی ضروری ہے اس کا جواب یے ہے کی کامیابی کا اصل راز محنت لگن سب اور خود اعتماد میں چھپا ہوا ہے
بالکل آپ صحیح بول رہی ہو ہمیں محنت کرنی چاہیے کامیابی ہر انسان کی زندگی کا پتہ ہے ایک خوبصورت خواب ہوتا ہے بچپن سے ہی ہر شخص اپنے لیے ایک بہترین مستقبل کا تصور کرتا ہے لیکن صرف خواب دیکھنا انسان کو کامیاب نہیں بناتا ہے کامیابی ان لوگوں کو مقدر ہوتی ہے جو مشکل راستے چلنے کی ہمت رکھتے ہیں اپنی اپنی غلطی آآ اپنی غلطیوں کو سیکھا سیکھتے ہے غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور ہر نئے دن کے ساتھ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں
ہاں ہاں بالکل بالکل دیکھو کامیابی کسی بھی انسان کو آسانی سے نہیں ملتی ہے جب تک ہم کوشش نہ کریں گے تب تک کامیابی حاصل نہیں نہ ہوگی ہر کامیاب کامیاب شخص کے پیچھے سالوں کی محنت اور قربانیاں ہوتی ہیں جو لوگ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں وہ آخر کار کامیابی حاصل کر لیتے ہیں دنیا کے تمام عظیم لوگوں کی زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کامیابی محنت اور ہمت کا نتیجہ ہوتی
بالکل بالکل کامیابی اصل راز کسی جڑے فارمولا میں نہیں بلکہ روزانہ کی چھوٹی چھوٹی اچھی عادتوں میں چھپا ہوتا ہے جو انسان اپنے وقت قیمتی سمجھتا ہے نا اپنے مقصد پر توجہ رکھتا ہے نا اور ہر دن کچھ
نیا سیکھ دھیرے دھیرے اپنی منزل کے قریب پہنچ جاتا ہے زندگی میں کبھی کبھی ہر چیز انسان سے اصل نہیں ہوتی ہے ہر کامیاب انسان کے مستقبل کا سامنے کیا ہوتا ہے اب فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مشکل دیکھ کر رک جاتے اور جب کے کچھ لوگ انہیں مشکلات کو اپنی طاقت بنا لیتے ہیں
ہاں بالکل بالکل صحیح کہہ رہی ہو کامیابی کا پہلا راز محنت ہے محنت کے بغیر کوئی بھی انسان اپنے مقصد تک نہیں پہنچ سکتا طالب علم اگر دل لگا کر پڑھائی کریں وقت کی قدر کریں اور اپنے سبق کو سمجھ کر پڑھے تو وہ تو وہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرتا ہے اسی طرح ہر پروفیشن میں محنت کامیابی کی بنیاد ہوتی ہے
کامیابی کے سفر میں محنت ڈسیپلن صبر عزت سب سے قیمتی ساتھ ہوتا ہے اگر انسان روز تھوڑا بھی اپنی مست مقصود کے لیے کام کرے تو ایک دن اس کی محنت ضرور رنگ لاتی چھوٹی قد مل کر بڑی
بڑی بدمعاش ہے
منزر اور اور ایک اہم بات یہ ہے کہ کامیاب انسان کبھی کبھی سیکھنا نہیں توڑتا ہے وہ ہر تجربے کو ایک
ہاں بالکل اپنی اگلی کامیابی لیے سمجتا اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر ہر ناکامی کے بعد
نئی امید جاگ اٹھتی ہے
ہاں دیکھو بالکل دیکھو کامیابی کے تین راز پہلا جو میں نے آپ کو بولا محنت ہے دوسرا ہے سب اکثر لوگ تھوڑی سی مشکل دیکھ کر ہمت ہار دیتے ہیں لیکن جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں اور مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہیں وہ کامیابی کے منزل تک ضرور پہنچتے ہیں صبر انسان کو محبت بناتا ہے مضبوط بناتا ہے اور اسے ہر مشکل کا سامنا کرنے کی ہمت دیتا ہے
بالکل کہ والدین کی دعا استادوں کی رہنمائی اور اللہ تعالی پر بھروسہ بھی کامیاب کی بنیادی ستون ہے جب انسان محنت کے ساتھ دعا کو بھی اپنا سہارا بناتا ہے نا تو اس کے حوصلے اور مضبوط ہو جاتے ہیں اصل کامیابی صرف اچھی نوکری زیادہ پیسے یا شہرت کا نام نہیں ہے اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنے اخلاق ایمانداری انسانیت اور کردار سے لوگوں کے دل جیت لیتے ہیں جو دوسروں کے لیے اس آسانی پیدا کرتے ہیں اللہ اس کے لیے کامیابی کے لیے کامیابی نیا راست ہ کھول دیتا ہے
ہاں بالکل اب کامیابی کا تیسرا راز جو ہے وہ ہے خود اعتماد اگر انسان کو اپنی صلاحیتوں پر یقین ہو تو وہ بڑے سے بڑے کام کر سکتے تا ہے خود ایت اعتمادی انسان کو آگے بڑھنا اور نئے چیلنج قبول کرنے کی ہمت دیتی ہے جو لوگ خود پر بھروسہ رکھتے ہیں وہ ناکامی سے گھبراتے نہیں اور دوبارہ کوشش کرتے ہیں
بالکل دنیا میں شاید کوئی ایسا انسان ہوگا جو کامیاب نہ ہونا چاہتا ہے ہر بچہ اپنے بچپن سے ہی بڑے سپنے دیکھتا ہے کوئی ڈاکٹر بننا چھات کوئی سائنٹسٹ کوئی ٹیچر کوںی بزنس مین یا کامیاب چاہتا ہے اور کوئی اپنے ملک کی خدمت
بت بار
کا جذبہ رکھتا ہے لیکن سپنے دیکھنے میں وہ بھی بلانا نقشا نہیں ہوتا ہے اس لیے ہم کڑی سے کڑی محنت کرنی پڑتی ہے کامیابی کا پہلا راض یہی ہے کہ ہمیں جو مقصد ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی تی ہے
ہاں بالکل
محنت سے دوستی کرنا محنت وہ چا بی ہے جو بند دروازوں کو بھی کھول دیتی ہے دنیا کو ہر بڑی کامیابی کے پیچھے سلون کی لگان قربانی اور محنت ہوتی ہے جو لوگ محنت سے گھبرا جاتے ہے وہ اکثر راستے میں ہی رک جاتے ہے لیکن جو لوگ ہر مشکل کا مقابلہ ہمت سے کرتے ہیں وہ آخر میں بھی منزل تک ضرور پہنچتے ہیں ہے نا
ہاں بالکل واقعی قدر بھی کامیابی کا ایک اہم راز ہے وقت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے جو لوگ وقت کو ضائع کرتے ہیں وہ زندگی کی قیمتی مقام کو کھو دیتے ہیں کامیابی لوگ کامیاب لوگ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور ہر کام وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں
بالکل کام کامیابی پتا ہے کامیابی کا تیسرا راز پتہ ہے کیا ہے وقت کی قدر کرنا وقت دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے جو وقت گزارا جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا اسی لیے کامیاب لوگ اپنے ہر دن پلاننگ کے ساتھ گزارتے ہیں وہ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑتے ہیں اور ہر لمحہ کسی نہ کسی بہتری کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے خود پر یقین خود پر بھی بہت زیادہ یقین ہونا چاہے اگر انسان خود ہی اپنی صلاحیت پر شک کرے گا تو دوسروں دوسرے بھی اس پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دینگے نا اپنی محنت اور اللہ کی رحمت پر یقین رکھنا چاہیے کامیابی کی طرف سب سے مضبوط قائم ہے
ہاں بالکل ڈسپلن یا نظم و ضبط بھی کامیابی کے لئے ضروری ہے دیکھو جب ڈسپلن انسان کو اپنے مقصد پر قائم رکھتا ہے تو لوگ اپنی زندگی میں ڈسپلن اختیار کرتے ہیں وہ زیادہ منظم اور کامیاب ہوتے ہیں روزانہ کی پلاننگ اور محنت سے انسان اپنے گولس کو آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں
زندگی میں کبھی کبھی ناکامی بھی ملتی ہے لیکن ناکامی کا مطلب سفر کا ختم ہونا نہیں ہوتا ہے ناکامی ہمیں باتیں ہی کسی جگہ بہتر کی ضرورت ہے ہر بار گر کر دوبارہ اٹھ اٹھانا اصل بربادی ہے جو انسان ہر من ہر مان دیتا ہے نا وہ کامیابی سے دور ہو جاتا ہے جو اٹھ کر پھر سے چلنا شروع کرتا ہے نا وہی ایک جیت حاصل کرتا ہے ایک کامیابی انسان ہمیشہ اچھا کردار ایمانداری اور انسانیت کو اپنے بچپن اپنا بچپن بناتا ہے پیسہ اور شہرت کچھ وقت کے لئے ہو سکتا ہے لیکن اچھے اخلاق اور نیک نام ہمیشہ لوگوں کو دلوں میں زندہ رہتے ہیں طالب علم کے لیے کامیابی کا مطلب بھی صرف کامیابی کا مطلب بھی صرف امتحانات میں اچھے نمبرات لانا نہیں ہوتا ہے بلکہ علم حاصل کرنا استادوں کا احترام کرنا والدین کی فرماری کرنا اپنے ملک کا ذمہ دار شہری بننے بھی ہے
ہاں بالکل دیکھو کامیابی کا رااز کسی جادو فارمولا میں نہیں بلکی محنت صبر خود اعتمادی ڈسپلین اور وقت تی کا دل میں چھپا ہوا ہے
میں آپ کو یے بول رہی ہوں کی آپ بھی محنت کیا کرو لگن سے کام کیا کرو جو آپ کا مقصد وہ آپ پورا اوکے آج ہمیں یے سبق ملتا ہے چلو اللہ حافظ